ہلو
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام لیکن آپ کہ نہیں مانتی میرا ذرا مجھے یہ بتائیے
کیا
ج میں نے بولوں نا اگر وائی فائی کہتےنٹ اگر ایک منٹ بھی وائی فائی ڈسکنیکٹ پیرے نہیں چلتا ہے واپس
ڈسکنیکٹ نہ ہوا مجھے ایسے آپ کی آواز تھوڑی رک رک کے آ رہی ہے
کوئی بات نہیں اب آ رہی ہے ٹھیک
ہاں ہاں آپ ٹھیک آ رہائیے
بتائیے
اور سنایا
رکھیے دوسرا فون باند رکھیے دوسرا فون باند
وہ بان تھی ہے
ہاں بتائیے ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں ایسے ہی
ایسے
چلیے ٹھیک ہے بتائیے
اور آپ نے کھانا کھایا
یہاں موضوعہ بات کرتے ہیں
نہیں نہیں ابھی اس کے بعات کریں گے موضوع پہ بات
اچھا ٹھیک ہے بتائیے
جی اور آپ نے کھانا کھایا
جی ہاں میں نے تو کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا
ہاں ہاں میں نے بھی کھانا کھایا اور بتاؤ آپ کیا کرتے ہو آج کل
میں تو ایسے ہی گھر پہ بیٹھا ہو بتا ہوں آپ کیا کرتی ہو آج کل ہاں آپ
ہاں ہاں مزہ آتی ہ
اچھا ٹھیک
مجھے مندی سے آب جانا ہے
منڈے سے ایگزام کب ہے
ہ ایگزام نہیں بتایا ابھی
اچھا سچ بتانا پریپریشن کتنی کی
میں نے
جی
ابھی تو پریپریشن کچھ بھی نہیں ہے
کچھ بھی نہیں
نہیں
ارے کیا بتا رہی ہو پھر آپ کو تو ایگزام ہے آپ نے پریپریشن کچھ نہیں کی ہے
نہیں پریپریشن ابھی کچھ بھی نہیں ہے
اچھا ویسے آپ کی میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے
ہاں ہاں ٹھیک سے آ رہی ہے
ہاں جی
جی اور بتاو آ
بس بٹھیا آپ کو پتاہ ہے مجھے ن ایک فرینڈ کا کر رہا تھا کال
کون سا والا
یہ ایان نہ بتا رہا تھا ہمارے ساتھ اور میں نے اس کو بتایا میں بیمار ہوں میں سویا ہوں
اچھا
ہاں جی مجھے نا سر میں تھوڑا درد ہے اسی لے
اچھا ٹھیک وہ کہاں بلاا تھا آنے کے لیے
پتہ نہیں ان کو کہاں جانا تھا گھومنے
اچھا
میں نے ان کو بتایا جیے آپ مجھے میں ت مار ہ میں نہیں آؤں گا
ہ اچھا اچھا
ہاں جی
ٹھیک اور بتاؤ آپ
میں
ہان جی
ہوں ویسے میں نا آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہا تھا
کیو
میری نا کزن کی شادی اگر آپ اعتراض نہ ہوتی تو اپ آ سکتی تھی
ہاں کیوں نہیں اوکے میں آؤں گی اگر انوائٹ کرو گے تو
کروں سر انوٹ مجھے نا کزن نے بھی بولا اگر کسی فرینڈ وڈ کو انوائٹ کرنا ہے تو کرو آام سے ک کوئی مسلہ
اس کی اس کی ش
اس کی شادیر کو بھی ایک مہینہ ہے
اچھا ٹھیک میں نے آپ کو کچھ کام بھیجی تھی
کوئی بات نہیں
ہاں جی اور بتائیے
بس بس آپ بتائیے
دا اور سناؤ آپ کیا آپ کمپیوٹر سینٹر جاتے ہو
ہاں
نہیں میں نے تو بہت ٹائم پہلے چھوڑا
اچھا ٹھیک
جی جی
جیسے ویسے آپ کو پتاہ ہے
کیا
آپ نے ای ایم آئی پہ نکالیا ہے نا
ہاں ہاں
جی جی میں نے بھی تو دیکھا ابھی آپ کو پتا اچھا نہا یہی ہوتا ہے قسم سے
ہاں
کیونکہ پھر جب کماتے ہیں نا پھر منت کے بعد اس ممی ڈالو جی جی لیکن ویسے آیا کب آپ کو گار لانی ہے اب
پتا نہیں مجھے ابھی ابھی تک پتا
جی
نہیں نہیں تھی
اچھا آپ کہاں سے آنے دیکھیے فون سے
ہاں جی
آپ نے ابھی بتایا میں نے کیا وہ فون ب
پہلی مان یہی دیکھ رہی تھی
اچھا اچھا آپ کو پتاہ ہے مجھے ہے نا ٹانگوں میں بھی درد ہوئے اصل میں میں نے میں نے کیا نا پرسوں جم میں یہ تھاز اچا
ہاں
مجھے آج پین ہو رہی ہے ان کی وہ بھی وہ بھی بہت زیادہ
آپ کچھ مالش وغیرہ کرنی تھی آپ کو
دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اب
بارا بائیش فون کر فون ت ہلو
ہوں بتائیے
جی پت ہے آپ کو کب سے آپکول آپ اسکول جاتے ہو
ہاں آپ میں نے تو ابھی بتایا میں چاہتا ہوں ویسے میں نا آپ کو پرسوں میں ابھی میں نا آپ کو پانچ دن کے بعد آتا ہوں انوائٹ کرنے ٹھیک ہے
لیکن مجھے جانا ہے نا پانچ دن کے بعد اسکول ا اس سے پہلے ہی کرنا
چلیے ٹھیک ہے میں آپ کے گھر ہی آتا ہوں انوائٹ کرنے اوکے اوکے چلیے کوئی بات نہیں آپ کو منڈے اسکول جانا ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ہے میں پھر ہی آتا ہوں منڈے
جی
جی
اور بتاؤ آپ
بس میں تو ابھی تک بتا ہی رہا تھا اب بتائیے اب کچھ ویسے ابھی آج مت نہ وہاں سے ہو ہوئی بارش کچھ
یہاں سے ہاں ہو رہی تھی بہت بار
ابھی بھی
ہاں
اس بارش نے بھی پاگل کیا اب ہو جاتے ار بند
ورنہ کیا وہاں سے صبح سے پڑ رہی تھی بارش
ہاں وہاں سے
یہاں سے بیچ بیچ میں پڑتی تھی کن تم میں تو نہیں تھی
وہی جی یہاں سے بھی وہی ہے کنٹین نہیں لیکن بیچ بیچ میں ہو رہی ہے تو بھی جی ایک تو اچھی بات یہ ہے جی اچھی بات یہ ہے جو ہمارا یہ تھا نا دریا اس کا پانی بہت کم ہوا سنارا پرسو بہت زیادہ
ہاں ہاں یہاں سے بھی وہی مطلب جہاں جاں پہلے رہتے تھے
اچھا وہاں سے بھی وہی پانی ہوا ہے کم
ہاں بہت زیادہ کم ہوا ہے
یہ تو ٹھیک ہے پھر اس سے بچیں گے بھی اب یہ واپس گرمی ہو جاتی گرمی نہیں مطلب نارملی
گرمی نہیں ہاں ا سے تو تنگ آتے یہ موسم ٹھیک ہے بارش کے بنا ایسا ٹھیک ہے
بارش کے بنا لیکن موس نہ ٹھیک ہو ہونا چاہیے باہر مٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس سے مصیبت اٹھتا ہے
ہاں ہاں بادل وغیرہ ختم ہونے چاہیں
جی جی باد وغیرہ ختم ویسا نا وہ ڈگری ہونی چاہیے ایک پچھ بیس تک بیس تک ٹھیک ہے
ٹوینٹی ٹو
وہ بھی ٹھیک ہے پھر جب ہوتا ہے نا تھٹی مر جاتا ہے انسان سیدیدے
ہاں ہاں تھرٹی فور تھرٹی ٹو تھرٹی تھری
یہاں سے کہاں سے کتنی ہوئی پرسوں مسٹ شاید تھرٹی سیون تھرٹی سیون تھرٹی سیون میں نے سنا
میں نے شوا تھا سرٹی تھری
اچھا ٹھیک
ہاں
لیکن ان دنوں کیا گرمی تھی
یہاں سے اتی نہیں تھی
اچھا لیکن انسان نا سیدھے مر جاتا تھا گرمی سے اگر گھر پہ بھی ہے نا پسینہ آتا تھا بیٹھتے بیٹھتے
ہاں ہاں تب تو بہت زیادہ گرمی تھی
جی
ہاں تب میری ایک فرینڈ آئی تھی اس کو اتنی گرمی ہو گئی تھی
اچھا اچھا ہاں جی مجھے پتا ہے آپ نے سنیپ بھی بھیجا تھا اس کے ساتھ
ہاں ہاں
جی آپ کو پتہ ہے مجھے کیا بھوک لگی اصل میں میں نے بتا ابھی کھا کھیا
آپ نے اسکول جانے کی تیاری کی
ہاں میں نے تو تیاری وغیرہ کی میں نے یونیفارم بھی نہیں لائی اور بھی بہت کچھ
میں نے یونیفارم نہیں لائی بائی مجھے نا پرانی جو میں نے لائے تھے میں نے دو لائی تھی ایک ثر مجھے وہ ابھی نئی ہے میں وہی لگاؤں گی ہاں ہاں
آپ کو پتہ ہے میں کیا بتا رہا تھا آپ کو
کیا کیا
میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا
کیو
جب میں جم گیا نا میں نے اس سے پہلے کسم سے میں نے نا یہ مطلب نا تھوڑا سا کھایا تھا بس
مطلب کے کھایا ہے
ہاں لیکن تھوڑا سا وہ کہاں ہوتا ہے کھانا میں تو ابھی کاؤں گا اب نئے سے
اب کیا اس کا مطلب کیا ہے آپ کا
کھانا کھاؤں گا اس کا مطلب یہی ہے
نہیں نہیں ابھی نہیں پہلے تو آپ برابر اور کتنے
ابھی چار ہے شاید اس کے بعد یا تین
چار
شاید
ارے کیا بکواس بتا رہے ہو ہمیں تو مجھے لگتا ہے دو ہوں گے
ارے نہیں کیا بتا رہی ہو آپ آپ یہی ہو نا
سنو نا ایک ضائع ہو گئی دوسری آدھی پہ ہی کاٹی تیسری کو بھی وہی ہوا
تیسری کو کہاں ہو دو ہی کو یہی ہو ہے
اچھا دو کوئی ہوئی تو ابھی دو ہوں گے بس دو ہوں گے ابھی
دیکھنا آپ چار ہے تین تین ہونگے مجھے لگتا ہے
اچھا
تین ہاں جی
مجھے تو نہیں لگتا ہے
دیکھنا آپ تین ہوں گے
ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے
جی جی
دو خراب ہو گئی دو ٹھیک ہو گئی
ہاں ہاں مجھے پتا ہے
وہ ہوئی نا چار اور تو بچے دو چھ ہی بچے تھے نا
چلے اس کے بعد اب کیا ابھی اسی پہ ہمیں لڑائی
ہاں لڑائی جھگڑے کرنے ہیں جی اپنا انتظار ہے پیسوں کا
کون سے پیسے
اس والے کے
اچھا ہاں جی ہاں جی
ہاں آپ اور کچھ خاص نہیں بتااتے ہو آج کل کیا بات ہے
میں میں تو بس بتاتا ہی رہتا ہوں آپ ہی نہیں کچھ بتاتی
اچھا
ہاں جی
کیا بتا رہے ہو آپ
ار ہم بعد میں بات کرتے ہیں آپ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آرام سے
بع میں بات کرو گے کیوں ابھی کیا ہے
ابھی تو ٹائم ہوا چلیے اللہ حافظ اب بعد میں بات کرتے ہیں اپنا خیال رکھنا
ٹائم ہو گیا مجھے تو ابھی یہاں بھیہ سات ہی منٹ دکھا دے
عنی کیا بت
لیکن وہکا ہے نا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہف